السلام علیکم
ٹھیک ہو
جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
جی ہاں آپ کے گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کیا کر رہے ہو
ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھی ہوں اور اپنے چائے پی
جی ہاں آپ نے چائے پی
ہاں ہاں میں نے بھی چائے پی اور آپ اسکول گئے تھے آج
جی آپ گئی تھی اسکول ہاں اپ گئی تھی
نہیں نہیں میں نہیں گئی تھی
ہ ٹھیک ٹھیک
اصل میں نا ہماری پےپرس ہے اب
ہاں
ہم تھوڑا پریپریشن گھر میں ہی کرتے ہیں جی
جی جی
اب تھوڑا پرپریشن گھر میں ہی کرتے اس لیے میں نہیں نہیں گئی تھی
ہاں ٹھیک آج ہمارے آج ہمارے پروجیکٹ کا ٹاپک کیریئر پلاننگ ہے کیا تم بتا سکتی ہو کہ کیئر پلاننگ سے مراد کیا ہے
جی بالکل کیئر کیئر پلاننگ سے مراد کسی شخص فیملی یا کمیونٹی کی ضرورت کو سمجھ کر ان کے لیے ایک منظم منصوبہ تیار کرنا ہے تاکہ ان کی صحت خوشحالی روزمرہ زندگی بہتر بن سکے یہ پلاننگ ہیلتھ کیئر ایجوکیشن سوشل سروس اور گھر کے معاملات میں بھی استعمال ہوتی ہے
ہاں جی بہت اچھی بات یعنی کیئر پلاننگ صرف ہاسپٹلز تک محدود نہیں ہوتی
ہ بالکل نہیں لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ کیئر پلاننگ صرف مریضوں کے لیے ہوتی ہے لیکن اصل میں یہ ہر اس صورت میں کام آتی ہے جہاں کسی کی دیکھ بھال اور مدد کی ضرورت ہو مثال کے طور پر بزرگ افراد بچے م زور افراد اور لمبی بیماریوں میں مبتلا لو
جی کیئر پلاننگ کی کی اہمیت کیا ہے
ہ کیئر پلاننگ کی اہمیت بہت زیادہ ہے جب ہم پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں تو مسائے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے ریسورس کا صحیح استعمال ہوتا ہے اور متعلق ک شخص کی ضرورت پوری کرنا آسان ہو جاتا ہے
کیا تم کوئی مثال دے سکتی ہو
جی ہاں اگر کسی بزرگ شخص کو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو اس کی کیئر پلاننگ میں دوائیوں کا شیڈول ڈاکٹر کی چیک اپس غذا کا پلان اور روزانہ ایکسرسائز کا شیڈول شامل ہو سکتا ہے اسی طرف اس کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے
جی بہت عمدہ کیئر پلاننگ کی بنیادی مرحلی
ا عام طور پر کیا پلاننگ کا چند اہم مراحل ہے ضرورت کا جائزہ لینا مسائل کی تشخیش کرنا اہدف مقرر کرنا عمل درم در کا پلان بنانا نگرانی اور جائزہ لینا
پہلا مرحلہ یہ ضرورت کا جائزہ لینا کس طرح کیا جا سکتا ہے
اس مرحلے میں متعلقہ شخص کی جسمانی ذہنی سماجی جذباتی ضرورت کو سمجھا جاتا ہے ڈاکٹرس نرسز فیملی ممبرس اور خود مریض بھی اس عمل میں حصہ لیتے ہیں
اگر ضروریات تھی کا صحی اندازہ نہ لگائے جائے تو کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں
ا اگر ضرورت کو ٹھیک طرح سمجھ نہ جائے تو پورا کیئر پلن متاثر ہو سکتا ہے غلط فیصلے ہو سکتے اور متعلقہ شخص کو مناسب سہولیات فراہم نہیں ہو مات
کو نہیں دوسرا مرح الام یہ مسائل کی تصحیق کی کس وجوہات کرو
ہی ا اس میں ان تمام مسائل کی نشاندہ کی جاتی ہے جو شخص کی بہتری میں رکاوٹ بن رہی ہو مثال کے طور پر صحت کی کمزوری تنہائی غذا کی کمی یا معاشی مشکلات
ادب ابر اللہ کیے جاتے ہیں
جی ہاں ادف واضح اور حقیقت پسند ہونی چاہیے مثال کے طور پر اگر مریض چلنے پھرنے اور مشکل محسوس کرتا ہے تو ادف ہوچ سکتا ہے کہ وہ دو مہینوں میں بنا سہارے کے چھوٹے فیصلے کر سکے
اورور عمل درم مند کپلان
ا اس میں یہی طے کیا جاتا ہے کہ ادم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائےائے جائیں گے کسی شخص کے لیے ذمہ داری ہوگی کون سی سہولیات درقرار ہوگی اور کتنا وقت لگے گا
نگرانی جائزہ لینا کیوں ضروری ہے
ہ کیونکہ ہر پلان ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا اگر نتیجہ متوقع نہ ہو تو پلان میں تبدیلی ہی جا سکتی ہے مانیٹرنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے یا نہیں
ہلو کیئر سیکٹر میں بی کیئر پلاننگ کا کیا کردار ہے
ہوں ہیلتھ کیئر میں کیئر پلاننگ بنیادی اہمیت رکھتی ہے ڈاکٹرس اور نرس مریض کی صحت کو مد م نظر رکھتے ہوئے مکمل پلان تیار کرتے ہیں اس سے علاج مؤثر اور مناسب ہو جاتا ہے آپ تھوڑا زور سے بات کرو
صرف پروفیشنلز کی ذمہ داری ہے
نہیں فیملی ممبرس کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے گھر والے مریض کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور فلان پر عمل کرنے میں مدد دیتے ہیں
جی بچوں کیئر پلاننگ کے بارے میں کیاٹ
ج بچوں کے لئے کیم پلاننگ میں صحت تعلیم غذا اور حفاظت کو مد نظر رکھا جاتا ہے والدین اور ٹیچرز مل کر بچوں کی ترقی کیلئے بہترین ماحول پیدا کرسکتے ہیں
جی اور برا بزرگ افراد کے لیے
مزر افراد کو اکثر زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کی کیئر پلاننگ میں دواؤں کا انتظام ڈاکٹر کا معائنہ غذائے رہنمائی اور جذباتی سپورٹس شامل ہوتی ہے
جذباتی سپورٹ کا کیئر پلاننگ میں کیا مک مقام ہے
ج بہت اہم مقام ہے اگر شخص جذباتی طور پر مطمئن ہو تو اس کی صحت اور زندگی دونوں بہتر ہوتی ہے تنہائی اور ڈپریشن کو کم کرنے کے لئے فیملی اور دوست اہم کردار ادا کرتے ہیں
کیریئر پلاننگ میں کمیونیکیشن کی کیا اہمیت ہے
ئ کمیونکیشن اور کیئر پلانگ کی بنیاد ہے اگر تمام افراد ایک دوسرے سے رابطہ میں رہے تو معلومات کا تبدلہ آسان ہوتا ہے اور غلطوں کا امکان کم ہو جاتا ہے ج
ٹیکنالجی کیئ پلاننگ میں کس طرا مدد کر رہا رہیے
جی آج کل الیکٹرانکس ہیلتھ ریکارڈس موبائل ایپس اور آن لائن کنسلٹیشنئر پلنگ کو آسان بنا رہے ہیں لوگ اپٹمٹ سوا کر کڈ آسانی سے رکھ سکتے ہیں
کیا کیئر پلانگ کمیونٹی لیول پر بیس استعمال ہوتی ہے
کیا
جی کا کیئر پلاننگ کمیونٹی لیول پر بھی استعمال ہوتی ہے
جی ہاں ک کمیونٹی ہیلھ پروگرامس وکیشنلمپینس کیمپینگس اور سوشل ویلفیئر پروجیکٹس اب کیئر پلاننگ کی مثالیں ہیں ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے
کیئر پلانگ کیا دوران کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے
ہاں کچھ عام چیلنج یہ ہے مالی وسائل کی کمی اسٹاف کی کمی کمیونیکیشن ایشوز اوئرنیس کی کمی مختلف ضرورت کا انتظام
ان چیلنجز کو کیسے دور کیا جاسکتا ہے
بہتر ٹریننگ میسر کونیکیشن کمیون سپوٹ اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے ان مسائل کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کچھ
بہتر ٹریننگ مش کمیونیکیشن کمیونٹی سپورٹ اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے ان وسائل کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے میں نے ایئر فون لگایا اب آپ کو آواز آ رہی ہے
جی اب آ رہ ہے ٹھیک کاوااز کیا کیئر پلاننگ میں ایتھیکل پرنسپلز بھی اہمیت رکھتے ہیں
جی بالکل ہر شخص کی عزت پرائیویسی اور رائے کا احترام کرنا ضروری ہے کیئر پلان بناتے وقت متعلقہ شخص کی مرضی اور پسند کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے
اگر مریض اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں تو
پھر اس کی راہ کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے کہ ایئر پلاننگ کا مقصد مدد کرنا ہے فیصلے مسلط کرنا نہیں
ورک کیا ہ کہرتاار
ٹیم ورک کے بغیر میسر کیا پلاننگ مشکل ہے ڈاکٹرس نرسرپسٹ سوشل ورکرس اور فیملی ممبرس مل کر بہتر نتیجے حاصل کر سک
کیا کیائر پلان اس تو خرچوں میں بھی کمی آ ستی ہے
جی ہاں جب پلاننگ پہلے سے کی جائے تو ایمرجنسی سچویشنس کم ہوتی ہیں اور ریسورس کا بہتر استعمال ہوتا ہے اس کے غیر ضروری خرچے کم ہو سکتے
مجھے لگتا ہے کہ ارپانی زندگی کے ہر شعبے میں مفید ہے
بالکل صحیح چاہے صحت ہو تعلیم ہو یا سماجک خدمت ہر جگہ کیئر پلاننگ بہتر نظام ہے اور کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے
جی عاشق گفتگو سے مجھے سیکھنے کا کا کیئر پلاننگ صرف علاج کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل پروسیس ہے جو ضرورتتی کو سمجھنے ادف م مقرر نے اور ان پر عمل کرنے میں مدد دیتی ہے
اور میں نے یہ سیکھا کہ کیار پلاننگ کبھی کامیاب ہوتی ہے جب اس میں کمیونیکیشن ٹیم ورک موانیٹرنگ اور انسانی احترام شامل ہ
بات کری ہے آج کی گفتگو بت معلومات اورم نہیں مجھے اس گفتگو سے بہ خوی ٹھیک کھلا
شکریہ مجھے اس موضوع پر بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا امید ہے کہ کیئر پلاننگ کے اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں
جی ہاں چلو شکریہ اللہ حافظ ہیں
چلو شکریہ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ
اللہ حافظ